السلام علیکم بھائی جان کیا کھانا والانا بن رہ ہی ہوں
ہاں کھان ہونا بارر
تو کیا سنگل ہو یا ڈبل ہو
سنگل اب سنگل اب وہ کیا کوئی دوست آ رکھا ہے ابھی تو
اچھا اچھا دونوں مل کے بنا لیتے ہو ہاں وہ نہ سنگل میں پر گیا ہے مطلب کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے لالس پہ آتے پھر
ہاں پھر بنانے کی نہیں آتی
ہاں وہ والا آتے ہے تو پ بسی با گ کچھپو بنا لے کیا کر لیا ہے ا کچھ کھا پی کے لیٹ ہوتے یہ دقت رہتی ٹم یہی ہے اچھا اچھا اچھا ہاںنا ج آ تو چار بجیا جاتتے ہے نا
ہاں جناب ہاں جناب
اچھا اچھا اچھا تو کیا بن رہا ہے کھانے میں
کھانے میں دال بن رہی ہے آج تو
اچھا دال ٹھیک ہے بھائی جان کیا بات ہے بھائی جان ابھی ہماری ہمان شو بھائی جان سے بات ہوئی تھی ان سے کی تھی کیا آپ نے کبھی ایک
ہاں کی تھی نا
ہاں تو ان کی بھی مطلب دال باٹی کی د
بڑھیا بڑھیا بھائی جان
جو آس پس کبھی روم لے کے رہتے تھے نا وہ سب ایک جگہ مل
بڑھیا آپ کیا کیا بنائے کھانے میں
اب میں تو فری ہو گیا یار ہمار تو بی سبزی روٹی بنی تھی فری ہو گیا ہم تو
اچھا بڑیا بھائی جان بڑیا بڑھیا جناب
تھوڑ کیڑ ہو مچھر مچھر کیھیڑے ڈٹنے لگے
ہاں ہاں ہاں آج کل کتنی کتنی آ جاتی ہے
ہاں کساریا وغیرہ کچھ بھی تو
ہ ہ ہ کٹی د گم گ لی منڈیا نہیں وہ چتی کم ل کیسے لگ رہ س کر کےم جان ہے
اچھا دال میں تو جے پور کا پانی تو شاید باری پانی میں آتا تیننے چار د خات جوئی سیٹی
ہاں
ہاں دال کے اکارڈنگ چلتی پھر ہوگی
ہ
ہاں نہیں دال تو سب سے پروٹین کت کھانا ہے کیونکہ اکثر جو آپ کی یو ایئی پی ڈی ہے نا یہ فاسٹ فوڈ پہ زیادہ مطلب رہتی ہے اب فاسٹ فوڈ میں کیا ہے کچھ بھی لو تم ساو موموز لو لو تم کیا بول پیزا لے لو سب میں سب میں کیا ہے وہ ما میداد ہے اور وہ ٹیسٹ ہاں پھر اس کے بع سوس اور میں جو ٹیسٹ کےے چیز وغیرہ سب استعمال کی جاتی ہے اس میں دیتی پھر کیا بولتے کیمیکل
ہاں ہاں وہ خراب ہے
تو یہ کیمکل کیا ہے مطلب یوا کو کیا ہےا تو مانسک روپ سے نا اس کے ٹیسٹ کے لیےو کرتے ہے دوسری اس کا پیٹ خراب کرتی ہے کیونکہ می کھانے سے گیس بن گی گدے خراب ہوتے ہیں
ہاں ہاں
تو سب سے ہیلدی ھانا ہے دال روٹی ہو گیا یہھر سےے ہاں پنیر بھی ٹھیک ہے لیکن پنیر بھی کے بر گئے نا وہ تو گھر پہ بنایا جائے بال کے پنیر میں کیا ہے ملاوٹ بہت آتی ہے ہاں گھر کا پنیر تو بہت اچھی بات ہے ابھی دال میں تو سب سے زیادہ پروٹین دال پہ پائے جاتے ہیں
ہاں دال ہری سبزی ہوئی
ہاں ہری سبزیاں ہوی لیکن گرمی میں کیا ہے بھائی جانب ہری سبزیا بہت کماتی ہے
ہاں
ابھی تو شاید ہری تو ابھی تو شاید ہری سبزی ابھی پالک ہمک کاں آتے شاید اب
نہیں پالک تو اگر گھر میں اگائےیا تو ہو جائے گی کیا دقت ہے ہو تم
لیکن وہ کہ سیزن کے اکارڈنگ ہی اچھے لگتے بھائی جان ہاں ابھی گوبھی وغیرہ ہو گئی یہ پورے سال بارہ مہینے آتے لیکن ان کے سیزن میں یہ ٹیسٹی لگتی ابھی گرمی میں بچھی کھانے لگتی اب گرمی میں بچ بھیباں بہت ک لوگ لیتے ہیں نہیں ملتی تو پھر لیینی بھی ٹیٹ کا وہ رہتا ہے پھر میں سردی کا ابھی آلو ہو گیا اب آلو مٹر جو سردی میں لگتی ہے اس کو گرمی میں بنا دے گی اچھی لگے گیتی تو وہ ٹیسٹ مطل سیز کے اارڈنگ ٹیٹ بھی رہتا سبی ہری سب ش ابھی آتی بھی کیا ہے میرے کو ادھر ہماری طرف تو نہیں ہے ہ سب کو وہ بارہ مانسی لیکن پہ ٹیسٹ کار
ہاں وہئی تو ہو وہئیت نام سیمٹ کر نا
بائی جان سبزی بنا رہے ہ گے پھر آپ
نہیں وہی لگا رہا تو وہی بنیا گیا
اچ آج اس کی ڈیٹی ایک
ہاں کل میں نے پنیر بنائی تھی اور پراٹھے بنائے تھے
کیا بات ہے پنیر پٹے کی تو پالٹی ہو گیا اچھی خا سید دات تو گیار پھر صبح کیا کرتے ہو بھائی جان کھانے کا
صبح تو رات کو بچ جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں صبح تو گرم کر کے نہیں
اچھا اچھا ہاں گرمی میں کیا ہے صبح کا تو شام کو نہیں کا سکتے لیکن شام کا تو پھر بھی صبح کھا سکتے ہیں کیونکہ د ہاںہ دن میں کیا گرمی زیادہ پڑتی ہے نا صبح کا شام تک خراب ہو جاتا ہے
ہاں ہاں نہیںیا پ سبزیبی ر ختم ہو جائے تو پو ہوئے پاتے واستے بنا لیتے ہیں سوبر کائی
آ تو صبح ک تین نو بجے جاتتے ہو آٹھ بجے جاتتے ہو
نہیں سات بجے آتا سات بجے
او پھر کہاں سے کھانا بنے گا پھر تو بالکل چاند سے نہیں کیکہ کیونکہ آج چھ بجے سے پہے اٹھے گا گیا اور ساتھ تو نانی دون ب سے بھی بج جاتی
نہیں اٹھ تو پانچ بجے سے جاتا ہوں میں پانچ بجے اٹھیا پھر تھوڑے بہت دیکھے چنے ونے کھ کے اور دھ وھ پی کے نہیں نہیں بس چنے اوپر چھت پہ گھوم لیتا ہوں میں
اچھا اچھا تو یہ ہی گھوم لیتی ہو نہیں نہیں ہے تو اچھی عادت ہے ورنہ آج کل کے یوا ہے نا م مطلب زیاد تر اسکن ٹائم پہ ہی زیادہ رہتے ہیں
نش اس ٹائم ا نا م میں رات ت ایک گنےتے تو
نہیں نہیں اچھھی یہ آ اچھی ہے ہوناا لو ابھی کیا کرتے یوا ابھی سات سے آٹھ بجے تک اٹھیں گے
ہاں
جین جی جو آج کل کی یوا پیڑھی ہے اس کا یہی روٹین ہے رات کو بارہ ایک بجے سےئیں گے صبح سات آٹھ بجے کے بے اٹھیں گے نہیں
ہاں
وہنا بھی میں ہوں میں بھی صبح چار بجے اٹھ کے گھومنے نکل جاتا ہوں میں
ہوں اور کی ہوی جگہ
کیا ہو ج رام
ہاں جناب سیٹی ویٹی سا صحیسیی نہیں لگ رہی کوکر کی آج
اچھا وہ ہو سکتی چھلکی ہو گییر اس میں پسکیوں گییا مونگی دال ہے کیا مونگے ڈالے کیا
مونگ کی اور مسور کی ہے
آاں تو مونگ کی دال گیا چلک ہے نا اکثر سٹی میں پھساتی ہے مسور میں تو چھڑکی نہیں رہتے مونگی میں چھڑک رہتے جو پساتے ہے وہ وہ چلکے کی جیسے پروپر نہیں لگ رہی وہ دوسری ٹی زیادہ لگانی پڑے گی پھر کو جسے مونگ کےس مسور کی دال تو کیا جلدی پک بھی جاتی ہے تو
ہاں م تھوڑی جلدی پک جاتی ہے بٹ تھوڑی اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے
تم تو ڈائڈنٹ چوی ہوگی نا کپلو ایڈ چوںک پہلےوبال رہے ہو
کیا پہلے چوک تھی پھر اس میں میں رائڈ چھوک دیا
ہاں ہاں اس سے سمے کی تھوڑی وہ وقت کی بھی بچت ہو چتی ہے اور کیا
وقت کی نہیں پھر اس میں پروٹین تو پورا اس میں نکل کے چلا جاتا ہے ابالتے ہیں نا
پانی کو پھینکو مدوسو اس پانی کو واپس ڈال دو اس میں آپشو کو جو مطلب دال کو کیا ہے پہے پہے دو تین بار لو پھر جب ابالو ن تو اس کا پانی کو ھر پھینکوا م تو پھر اس کو
ہاں
تو پھر وہ پروٹین اس میں رہے جاتی ہو بس یہ کہ اس میں پھر تم گرریی وغیرہ بناؤ گے نا تو پھر پندرہ پندرہ بیس منٹ ایکسٹر لگیںے پندرہ منٹ تو مانیں گے چلو ایکسٹرا لگیں گے پھر وہ اور اس اس میں کیا اس میں تو کیا ہے جیسے چھونکی سیٹی لگی دس ان میں د دال تیار ہے
ہاں
تو وہ وقت فرق پڑ جاتا ہے
ہاں جنا
تو موسم تو صحیح نا ا جے پور میں
سنائیے آپ کیا کر رہے ہو ہاں ہاں
ہم موسم تو صحیح ہے نا جے پور میں موسم کیسا ہے جناب
آندھی آئی تھی بارش ہو رہی ہے بارش ہوئی تھی
اچھا دا آپ کی جناب سے مامو جان پچا کہ اد تو بشس نہیںتی ہے ادھی وور تو خراب موسم ہاں نہیں ہمارے تو آئی تھی دن میں ہمارے تو دن میں بارش آئی تھی لیکن ان ادھر آپ کے ماموں جان کی طر نہیں تھی وہاں پہ ابھی ہم یہاں تو ہوا چل رہی ابھی میں چھت پہ گھوم رہا تھا کھانا کھانے کے بعد
اچھا اچھا
اس کو کر لیتے آپ کانے میں گئے ڈسٹرب ہو رہے ہو تو اس کو کیا ہےبھی کم ہونے والی ہے اس کے بعد پھر آپ کھانا ہی بنا لو کیکہ آپ ڈسٹرب پےا لگ رہا ہے
اوکے اوکے
ہیلو ہاں کیونکہ آپ بار بار دھیان ادھر جا رہا ہے نا تووپر فوکس نہیں کر پا رہے وہ
ہاں ہاں جناب صی بات جناب
سر یہ تو کھانا ونا بنا لینا اس کے بعد جس ایک منٹ کی ہے اس کے بع پھر بعد میں کر لیں گا ارے میں نے تھوڑی
ہاں جناب صح بارے میں آپ
نہیں مطلب میری طرف سے بھی تھوڑی ہوئی تھی آپ کی ایک بھی کال
ارے وہ کل کر رہے تھ کل توی نہیں سل کرتے
ہاں نہیں اس کے اس کے پہلے دن بھی شاید آپ ہاں کل سنڈے نا کل کر لیں گے نا اس میں کیا
ہاں کل کر لیں گے کل سنڈے ہاں کل سنڈے کل کر لیں گے ا صبح سے کل چھٹی آ
اپلیکشن اچے سے چلنےگے جائے گی نا تو پھر کو کولنگ میں سدار ہو جائے گا
اچھا اچھا آج کل کر لیںےوں دو پانچ د سکولنگ کر لیں کل کل
ہاں کل کروا دیں گے آپ کی دونوں نمبروں کی کال کروا دیں گے اور اچھا اچھا اچھ آپ کی مانگوں جش لینا دو تو شاید میرے سے ہوگی تھے آپ کی پہلے نا تیسری چل رہی ہے
شید دو ہی کیا م کو ایسا لگا کہ آپ سے تو وہی نہیں تھی بار
میں تیسری جلدی آپے ایک ہی مانسو کی د آپتے ہیں
ہاں
کلے گ کل کلے گ کل سنڈے ہے اچھا ایمان سو چ
ہاں تو کر ل ہنا س سےال
چلو یہ والی مکمل ہو گئی آپ ایسا کرو بائی جان کھانا بنا لو پہ ہے نا وہنا پہ کل چھٹی سے سنڈے ہو کل دیک لیں گے پھر
آ رو
ا اب ہاںھر رات میں جیسے گ بت مطلب موسم صحیح رہے گا تو رات میں دیکھ لے گا ٹھیک ہے نا بھائی جان
اوکے اوکے جناب
اوکے خدا حافظ
ہاں مارس